امر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ آپ ٹھیک اچھے سے
کا سب ٹھیک ہے جی جی جی بچے بچے سب ٹھیک سب اچھے سے شکر شکر اللہ کا چل رہے ہیں
جی جی بس جی الحمد للہ ہم چائے پینے کا ٹائم ہمیں پہنچا جی ہاں جی چائے کٹ
تو اچھی اچھی بات ہے اچھی بات ہے ہاں ہاں اور بتائیے بچے وچے سب ٹھیک
ہاں بس انہیں تو دے رہی تھی پہلے چائے وائے تو اب میں نے سوچا پہلے آپ کے ساتھ بات بات کریں گے پھر ہم بھی آرام سے چائے پیئیں گے
ٹھیک ٹھیک تو کیا بول رہے تھے یہ بچے جی جی
بس ہماس جان اسکول سے آ گیا اب وہ بہت خوش ہے اب اس کی چھٹیاں اور آ گئییں تو وہ ابنا ہے مما آپ مجھے کہاں لے کے جاؤ گے
اچھا
تو وہی پوچھ رہا تھا وہاں سے آ کے ما آپ کس
تو آئی تھی یہاں میں نے اس سے بولنا ہی بھول گیا مجھے تو دماغ میں ہی نہیں رہا کہ ایسا بولنا ہے ہاں ہاں ہاں مجھے لگتا ہے اب آپ کے پاس جب کبھی ٹائم لگے تو نکلے تو اس کے پاس سیدھا آپ بولا ان کو کہ ایسے ج ہمیں جانا ہے تو ہاں
کہہ رہی تھی آپ تو آپ آئیے یہاں کو لے کر سمر بیک ہم ایک ساتھ اسپینڈ کریں گے
ٹھیک تو اچھی بات ہے تو بہت اچھی بات ہے تو آپ ان سے بات کیجے گا نا کہ مطلب گھومنے کے سلسلے میں کہ کیسے آئیں گے وہ
وہ وہی بول رہی تھی نا پھر ہم یہاں سے گھومنے بھی جائیں گے تو میں نے سوچا شاید آپ نے مت بات
ہی
ان کے ساتھ
نہیں ابھی تو میں نے ان سے ایس اس معاملے سے میں کوئی بات نہیں کی تو اس معامل سے جو ہے اب میری ان سے کچھ بات نہیں ہوئی ہے تو مجھے نہیں لگتا ان کو پ بھی ہوگا کیونکہ اگر بولا بھی ہوگا ان کو تو نینا نہیں بولا ہوگا شاید ان کا بھی مجھے پتا نہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کچھ ایسے پرچی کی تیاری نہیں کر رہا وہ جی ہاں ہاں
پتہ نہیں نینا خاتون پتہ نہیں شید جی جی جی وہ کچھ مصروفی تھی کسی کام وام میں تو اس سلسلے کی وجہ سے شاید نہیں کیا تھا پرسوں سے میرے ساتھ بھی ان کی بات نہیں ہوئی
اچھا ان کا بھی یہی مسئلہ ہوا تھا نا جو آپ کے ساتھ ہوا تھا ختم ہو گیا تھا وقت ہاں وہھسے ان کا بھی وقت ختم ہو گیا ہے ہاں ہاں ہاں ہاں وہ تو مجھے لگتا ہے ہوا ہی ہوگا اس معاملے میں ہ ہ اور شوکت بہ ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے وہ بھی آج گئے تھے سورا کچھ کام تھا بہت گرمی سے آ گئے وہاں سے تو پھر
آج بہت ہی زیادہ گرمی تھی جیسے وہ ہوا جو ہے وہ بہت ہی گرم ہوی ہے نا س پیسیی لیے ہ ہاں اسی معاملے میں وہ تو ہوگئی شروع تو ہو گئی وہ پھر سے ہاں ہاں
اور باقی آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے عائشا اللہ ٹھیک ہے وہٹھیک اچھا ہ م کی طبیعت ہی ہسی ہے
جی سب سب شکر شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے ارے کیا ہی کہیں وہ تو کچھ کہیں کہیں نہیں رہی ان کی آج پی ٹی ایم تھی اصلی تو وہ پہلے صبح میرے بس آ گئے کہ چلیے چلیے میرے ساتھ آ جائیے میرے ساتھ آ جائیے ان کو ماما بابا کو نہیں آنے دیں گے چلو ابھی چلو تو میں تو اٹ گیا تھا اپنے کی طرف سے تو مگر بابا نے کہا نہیں آج میں پلی جاؤں گا آج میں خود ہی پی ٹی ایم میں جاؤں گا تو آپ کی میں ساری باتیں آ سنوں گا آج میں نہیں چھوڑ مانوں گا وہ پھر وہی ماما بھی چلیے گئے تھے اور بابا چلے گئے تھے پھر پتا نہیں ابھی کیا ہی میں نے تو ابھی پوچھا نہیں ان سے کہ کیا ہوا تو ان شاء اللہ شام کو گھر پہنچ کے پوچھوں گا آرام سے کہ کیا ہوا اور کیا کیا آپ لوگوں نے تو جی ہاں وہی اسی سلسلے میں پھر بعد میں ہی بات ہوگی اس وقت جی وہ تو مطلب ویسا ہی ہے اسی لیے مطلب پتا نہیں کیوں بول رہے تھے مجھے آؤ مجھے ہی آؤ شاید کچھ جو ہے ان کی جو استاانی ہے اس سے مت بولتی کچھ
ہاں بالکل بالکل اس لیے اسی لیے چلو یہ چیز تو یہ وقت تو ایسا ہی ہوتا ہے ڈر
ہاں اور کیا
اپنا بھی وقت یاد کرو کتنا ہم بھی ڈرتے تھے جب ہمارے ماں باپ ہاں ہمارے اسکول کے پیچھے ہوتے تھے
ہاں ا ہو ہو ہو مطلب وہ وقت ہی الگ ہوتا تھا اس وقت ہاں جی کیا کہتی لوگ ہوتی ڈر ہوتا تھا برابر جب تک کہ وہ رزلٹ ہاتھ میں نہ آ جائے اور جب تک کہ وہ ان دیکھ لنےا لیک پ جب ماحول ٹھیک ہو جاتا تھا تب وہ ڈر بھاگ جاتا تھا وہی وہی سنس
اب عائشہ پکا بھیھی تو پتا مجھے آپ کو
ہاں اس کا بھی ابھی وہی جو ہے موقع چل رہا ہے ہوں
ان کے بچی بھی ہے
ہاں ہاں
وہ برداشت قوت بہت کم ہے نا بہت کم
بہت
جی جی جی جی
بہت ہی زیادہ ہاں ہاں وہ تو بات تو ہے ہی ان میں مطلب بہت کم ہی نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہے ہی نہیں اب
ہ نرمی کے ساتھ پیش بھی آنا چاہیے ایسے بچوں کے ساتھ تاکہ جو بھی کوئی مسئلہ ہو ان کا ہو آرام سے کھل کے بات کر سکے ڈرے نہ
ہ ہاں ہاں وہ تو ہے ہی
اسز مینار میں
وہ تو ہاں وہ تو اس معاملے سے تو ہے ہی وہ تو بات کہ ہی سک آ اس سلسلے میں اور عباد ہاں عباد کیا کہہ رہا تھا
بس عباد اس نے تنگ کر کے رکھا ہے
اچھا کیا بول رہا ہے وہ
بس دھوپ میں نکلتا وہ کھیل دی کے لیے وہ اندر بور ہو جاتا ہے بس دپ میں نکلتا ہے اس کو اندر لانا پڑتا ہے گرمی بھی رہتی ہے جی تو اس باقی وہ وہتا وہ تا باہر ہی بیٹھتا مگر اتنی گرمی ہے انسان کا من بھی نہیں کرتا کہ بچوں کو باہر چھوڑے اس گرمی میں اس کے بعد ہم چائے پی کے باہر نکلتے ہیں لون میں ایسے ہی وہاں پر ہیں میں تھوڑا سا کچھ ایسا کرتی ہوں
ٹھیک گ ہاں وہ کھیتی ویتی کرتی ہو آپ
ہ بہت بہت آپ پوچھی مت بس بس میں نے ٹنگ ٹنگ ایک ایک ٹن سبزی میں بیچتی ہوں صبح روز منڈی
ایک ایک ٹن او ہو ہو مطلب آپ تو اس کی بن گئے ہو نا ڈیلر
جی جی ڈیلر مجھے پتا بھی نہیں تھا مجھے یقین بھی نہیں آ رہا میں اتنا کر سکوں گی جی ہاں ہاں بہت فائد اس چیز ت چیز ہے نا ف فائدہ
ہاں
ہاں بہت
جہاں سے فائدہ آ سکتا ہے وہاں سے اٹھانا چاہیے فائدہ جہاں سے بھی آ پہ مل جائے وہاں سے ہمیں اٹھانا ہی چاہیے وہ فائدہ ہ ہاں وقت برباد نہیں کرنا شارٹ بات یہی ہے آخر میں بات یہی ہے چاہے آپ کچھ بھی کام کرو ایسا کام کرو جس سے آپ کو کچھ فائدہ ملے نہ کہ ایسا کام کی جیسے مت مطلب جس سے وقت ہی زیادہ ہو اور جو ہے مطلب جی جی فائدہ بھی نہ ہو ہوں ہاں وہ تو ہے ہی
تائ اصل نہیں ہونا چاہیے تھا مطلب ایسے کچھ بندے ہونے چاہیے تھے جو ہمیں یہاں پر زمین کی کھدائی کرتے پھر پیڑ پودے لگاتے پھر ان کا گاس وس نکالتے
ہاں ہاں
تو میں جو ہی جاتی ہوں پانی ڈالنے کے لیے ان چھوٹے چھوٹے معاسوم سےپو
ٹھیک
میرے بچے آ کے ان پر پت نہیں کیا کیا کرتے ہیں ان کو مروڑتے ہیں ان
ہاں ہاں ہاں ہاں آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے اب میں بتاؤں گا کیا اس کا حل ہے آپ کو پت ہے جب بچے ہوتے ہیں نا مطلب یہ جو مرغیوں کے بچے ہوتے ہیں جب نئے نئے کوئی گھر میں لاتے تو ان کو پاؤں کو کیسے اور رسی باند کے رکھتے ہیں بس ان بچوں کو تینوں پاؤں پہ ایک ایک رسی بانھو ان کو کرو پیڑ کے ساتھ بند پھر کہاں جائیں گے یہ لوگ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی ہمیں یہ
ہاں یہ تو آپ تو ہوں ہاں ہاں یہ آپ کرے آپ ٹرائی کریے یہ پھر دیکھیے کتنا اچھا رہتا ہے یہ
آپ کو نہیں لگتا یہ دھان سے کاٹ کے وہ رسی بھی کاٹیں گے
ارے نہیں اتنے نہیں کریں گے وہ آپ رکھو گے نا وہ نائلان والی
اچھا ٹھیک ان کے دو چوہے کے دانت ہے
ہاں وہ تو پھر تو پھر کیا ہی بول سکتے ہیں ہم اس معاملے میں پھر تو خطرہ ہی ہے ہاں ہاں صی وہ بات تو ہے ہی
بس آپ مجھے لگتا ہے آپ وہاں گئے ہیں
ہوں
آپ واں گئے ہیں
ہاں وہیں پر تھا نا ابھی میں وہی پروں جی جی میری آواز تو صاف آ رہی ہے نا آپ کو
جی جی کیسا وہاں پر کیسا رہتا
صبح سے دھوپ سے مطلب بہت ہی زیادہ حالات جو ہے خراب تھی دھوپ اتنی ٹھیک ہے پوچھو ہی م اب جا کے تھوڑا جو ہے موسم ہو تھوڑا ٹھنڈا ہو ٹھنڈا بھی نہیں کہوں گا اب تھوڑی ہوائیں تھوڑی چل رہی ہے تو اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ نہیں تھوڑا سا موسم چ ٹھیک ہی ہے باقی باقی جو دوپہر میں تھا اس سے
بالکل اچھا یہ سیر سپاٹے کے لوگ آتے ہیں سیر سپاٹے کے لیے کے
ہاں وہ تو آتے ہی رہتے اس گھر میں بھی میں کہتا ہوں کیسے آتے نکلتے کیسے ہیں گھر پہ ج
یہ یہ یہ ہم ہی جیسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو گھروں میں بند کر کے رکھے ہوئے باقیوں کو جن کو نکلنا ہے تو وہ دوپ بارش مارش یہ چیز
پرسویں دیکھیں گے نا ویسے وہ لوگ بھی نہیں دیکھتے دھوپ بارش وارش ہوں ہ ہاں انشاء اللہ میں ٹیوزڈے کو جانا ہی ہے تو ان شاء اللہ انشاء اللہ ہم جائیں گے تو پھر میں آپ کو اس جگہ سے جو ہے وہ بتا دوں گا کہ وہ جگہ ہاں
پکنک پکنک پیور ورک شاپ بھی وہی ہے
نہیں ہمیں اپنے دوستوں کو جانا ہے ابھی ہمیں ان کے ساتھ کہئی نہیں یونیورسٹی کے ساتھ جو کہئی نہیں جانا ہے ہاں ابھی تو مطلب وہ شاید اگستٹ یا کسی منتھ میں اگستٹ اگست سیپٹمبر میں جاتے کیونک جو نئے بچے آئے ہوتے ہیں ان کو بھی لے کر جاتے ایک ساتھ ہی جاتے ہے پھر جی ہوں ہاں تو وقت کو اختتام ہوتا ہے ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں میں آپ کو دوسرا پرچہ دے دوں گا کوئی مسئلہ نہیں جی آپ خالی وہ ریفریش کر کے رکھے ٹھ گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چلیے چلیے بیٹھیے ہاں بیٹھیے بیٹھیے زیادہ ت